وعلیکم اللام ٹھیک ہو اچھے سے
شکر اللہ خا آاب سن یہ آپ سب ٹھیک ہو
ہاں الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ کا الحمد للہ وہ بھی ٹھیک شکر آپ
ہاں بھی کھا ہو بھی برتن دوئی ہے
اچھا میں نے بھی لیٹ کھایا میں نے پہلے اپنی نماز پٹی انہوں نے کھایا تھا اب علیم نے نہیں کھایا تھا اس کو بھی کھلایا خود کو بھی کھایا وہی سے کھانا بھی پکایا چائے بھی رکھی گ
ہم تو بجلی ہی نہیں ہے ہم کو وہی لگ بھگ ایک بجے تب سے ہے ہی نہیں پت نہیں کیوں ج وہاں پ ہے گ ددی
ہمیں پھر پانچ بجے جائے گی مجھے چھوٹی کر رہی یہ فون میں اس کو کاٹوں
فون صحی ہے ہی فون
نہیں وہ سمپل ب وہر ہاں تو آپ کو مت ہے اچھا نہیں ہو ہاں بہت تیز کی برف کہتے ہیں ابھی دو دن وہ کہا انہوں
ارے نہیں ابھی میں نے سنا وہ جو مختیار ہے میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کا اس نے بولا ہے آج شام سے امپرومنٹ ہو جائے گی پھر کل تھوڑی اور بارش ہوگی تو کل سے پھر امپرومنٹ ہوگی مگر ادھر ویدر گوگل پہ دکھاتا ہے ہفتے کو بھی بیچ بیچ میں
ان کو نا مصطفی کو کام نہیں رکھا تھا کرنے کے لیے ان کو خالی ریڈنگ رکھی تھی اب لیکن ان کو آج میسج آئی پی ڈیاف بنا کے کچھ بھی جائے بک وک وغیرہ ادر وائز وہ وہاں پہ ٹیوشن ان میں خالی ریڈنگ آتا تھا اب آیا ہے کچھ کا بی کی پتہ پ خیاپ
کیا پتا ادھر کان پانگ میں بھی اٹیک ہوا ہے ایک اس س والے ک مارے ہو
ابھی
ہاں ایک پولیس والے کو مارا ہے پتا نہیں کیا ہوا ہے بول رہے ہیں ٹیرر اٹیک ہوا ہے
ہو اللہ رحم کری اللہ رحم کری
وہ بول رہے ہیں پانی بھی چڑھا ہے کئی جگہ پہ
ہاں یہاں سے مینز یہاں سے ہمیں ہے نا نز تھی جہلم دکھتا ہے نا ہاں یہاں سے مین وہ دکھ انکریز ہے ہاں ہاں اتنی بھی زیادہ نہیں ہے نہیں ابھی تھوڑی ہے لیکن ہے وہ یہاں سے مینز نہیں دکھتا تھا ابھی اب میں اس کمرے میں ہوں تو یہاں سے مجھے ایزلی وہ دکھ رہا ہے
اچھا اچھا اور کسی نے فون کیا نام شہر فون کیا
ہاں ا تو کیا ہے گوبر نے آج اچھے سے بات کی بہت اچھے سے مجب ہاں ٹھیک ت اب آب تھا ٹھیک اس نے کہا کہ نہیں دو دن ہو باغشے کالو پاسو
میں نے یہ بھی سنا وہ کہہ رہا تھا تو شھر اللہ جانی ست کیا ہے
ہاں ہ وہ کر رہی تھی آپ بھی ہاں یہ ہی نہا گ رہ ہی تھی فون
ہاں اس نے کیا تھا فراز کو فراز تھا گھر سے باہر فراز نہیں بولا میں نے اس کو پھر میسج کیا میں گھر سے ب
کو کال ور فار اگزامپل مجھے ہوئی نا کمپلیٹ مجھے م دب ہو ہیں اس نمبر پہ کہ آپ نے کس نمبر پہ مجھے اچھا ٹھیک
والے نمبر سے جو دوسا نمبر
اچھا ٹھیک ٹھیکٹھیک
جوم جو آ
صاحب جی کے نامبر کو کیا آپ نے کیا میرے نامبر پر اچھا صاحب جی ہاں مجھے آ رہا ہے نا اسس میں ایک سٹ دا لمٹ کیا کچھ میں نے کیے ہیں اس پہ
پھر فرض نے اس کو بولا تھا میں گھر سے باہر ہوں میسیج کی تھی ماما کو فون کرو
اچھا اس نے کیا ہوگا نا آپ ہی کو وہ آیا ہوگا کہ نہیں ہی ہے نا
فر آض نے اس کو نمبر بھی کیا تھا نا سینڈ شاید فر آض آپ نے اس کو نمبر بھی سینڈ کیا تھا آر پی کو نمبر بھی سینڈ کیا تھا ھم آرپ ہی کو میرا والا نمبر بھی سینڈ کیا تھا ہاں اس نے اس کو سینڈ مگر اس نے کیا نہیں
اس کو بت آیا کچھ فقہ اس کو کہ نہیں
پر ا کچھ کام آیا نہیں آیا نہیں
اچھا ٹھیک چھوٹی بھی کہ گئی تھی لیکن اس ٹائم مجھے کھانا کھانا تھا میں نے کہا نا میں نے لے بہ کہ کے یہ ابھی نہیں کھایا انس نہیں میں نے نہایا اب نماز وماز اچھے سے پڑھی تو اب مجھے پہلے کھانا کھانا ہے تو اس کے بعد میں دیکھوں گی اس کو لیکن خود کو نہیں ہے اس کو شاہی کے نامب ہو رہی ہے کالنگ اس کو ابھی آ ہی نہیں اس ساہ کو آئی ہاں
آپ مگر اس کو اپنے ایک نمبر پہ تو کر سکتے ہیں
ہاں کیونکہ یہ ہوتی ہے آؤٹ
ہ وہ تو ہے ہاں ہاں پتا نہیں کیا ہوا ہے
قیاچ خانہ
ہم نے آج آلو پکا ہے
اچھا ہم نے آج کو اردو پکا ہی
کیا پکا ا تو نہیں ہم نے آلو پکائے وہ میں نے بنائے اور ان کو وہ سارے گل گئے ان کو وہ دال جیسی بن گئی مگر مزہ بہت اچھا ہے مگر غل گ ساریاری
ہیلو
ہیلو ہلو
تو ہےگ ہیلو
بیس میں میں بھی سن رہی ہوں آپ پہلے بیچ میں کچھ ہوا نہیں ہم نے بناائے آلو بولا نا میں نے وہ ساری
اچھا ٹھیک اس کو جو ہے ن تھا اس پاٹن میں نے ب م
مج وہاں زیادہ ہے اور وہاں پہ زیادہ ہے
وہاں سے زیادہ ہے اس وقت اب وہ اندر ہی کچھ فون پہ کر رہا ہے کام
اچھا کیا نہیں گ وہاں پہ زیادہ بہت مول ما کہاں ہے
ممنیٹی سوئیی
مغ راش سردی ب ہے ہے لداخ میں ب بر ب ہووی ہے
ٹھنڈ ہ آج ممی ن اوتۂ گ وہ ہلکے س کمل
ہاں تھوڑی جی ٹھنڈ ہے وہ آج رات کو بھی مجھے بیس بیس منٹ ٹھنڈ لگ گی
کھانا بھی پکایا میں نے س کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں پانچ بجے جائے گی نا لائٹ واپس پ آائےی کہ سات بجے
ہم کو ہے ہی نہیں ہم کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے یہاں سے ایک بجے گ لگ بھگ ایک بجے ایک بجے تب سے ہے ہی نہیں
ہوں
مگر میں نے کیا تھا سارا کا میں نے کھانا بھی بنایا تھا سبزی بھی بنائی تھی اور موٹ سے اس پانی بھی چڑایا تھا ٹنکی کو
صبح یہاں پ ٹرانسفارم ہو گیا ہے موٹر کا ٹرانسفارم نا اس کو کچھ جال گیا ہے کہ کیا جابنا میں یہاں تھی ایچ ایم ڈٹی میں بس شکر میرے ہاتھوں نہیں گئے م میں آئی تو ممی نے کہا اس کو پتا نہیں کیا ہو گیا
ج
تو میں نے م نے پہلے لیا تھا پانی ا میں ایک پتلے میں تو لیکن اس کے بعد یہ چال ہی نہیں اب ڈائریکٹ لگاتے ہیں لیکن ویسے مت پتاہ چلتا ہے کہ پانی چڑھ رہا ہے کہ نہیں ٹرانسفارم سے ایزلی پت چلتا ہے نائن ابو ج ریڈنگ ہوگی تب اچھے سے پانی چڑھتا ہے
ارے اندر کوئی نل کا نہیں ہے وہ کھولو گے تو پتا چلے گا پانی آیا کہ نہیں
پتا چلتا ہے پھر یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ ٹینکی میں جا رہا ہے کہ نہیں اس سے ایزلی پتا چلتا آج صبح گئی نا ہمیں سات بجے لائٹ میں نے کاپڑے دوئے تھوڑے ہی تھے پھر میں نے کا و فو جب لائٹ آے نو بجے ہم واپس پھر میں نے ویسے سے ہی ڈائریکٹ موٹر لگایا تو لے پ آئی ٹینکی فل ہو گئی اب میں نے واش روم دھویا خود کو نہایا اب ابھی اس ٹائم اور
یہ نا ٹینکی آن کیے موٹر آن کیا تو لیکن ٹینکی کہ آئی پل نہیں آئی تھی لیکن نہیں چڑھ رہا تھا میں اپ اوپرئی دیکھنے کہ کتنی آئی ہے
ج
عادی سے زیادہ ہیںیں کم ہی مینز ایٹی پ پرسنٹ ایٹی فائیو پ پرسنٹ میں نے اب موٹر ہی بند کیا میں نے بس اب بییر میں لکھیں گےار کیونکہ آج شام سات بجے آئے گی نا پی سے لائٹ تو ہ ہ
ان کو پتا نہیں کیا ہوش رانی دیدی ن فونمت کیا کسی
نہ نہ نہ کسی نہیں نہیں خالی چھوٹی ہو آپ ہی نہیں کیا بس
آ پی نہیں کیا بول
اس کو یہی وہ یہی کرنا تھا یہ فون نا اسس ائم کر م ساتھ بات تھس ٹھیک ہے وہ گیا ہے حامد بایا کہیں تو پھر وہ آئے گا وہ بولتا ہے یہ کیا آپ انا ہی کچھ کرتی ہو سبچا ٹھیک اس کو ہے نا زیادہ ہی کچھ
تو اس کا ادھر ہوتا ادھر اج گئے تھے ان کا چاروں تھا اج
نہیں آج کا کال ہوگا شاید ہ کالجیا پرار سو کیا پت میں نے نے پوچھا اس کے بارے میں
اچھا
مجھے کہہ رہی ہے میری فرینڈس ہاں ٹھنڈ ہے جو آہستہ نا وہ کہہ رہی ہے آ جاؤے دا انسان مجھے کوئی چائےگر نہیں ہے اسس بش میں فڈ نا میری شائستہ نا
اچھا
میری فرینڈ وہ کہہ رہی تھی اور چ مجھے مینز ارادہ تھا گرمیوں سردی کیا کہتے ہیں اس کو سمر یشن میں جانے کا لیکن پھر گئے تھے نا صاحب جی یہاں نہیں تھے پھر ہم پکنک گئے پھر میں ای چم ٹی گئی اور ایک بار میں نے اس کو فون کیا اس نے پک ہی نہیں کیا جب میں جس دن میں جانا چاہتی تھی
تو اب کہہ رہی تھی آج آج بارش بھی ہے آج مسب پاگل ہو گئی ہو مجھے کی چیٹی ہے اس
پتا نہیں کیا ہو جائے گا موسم بس نہیں آپ کسی اور دیں آؤنگی وہ آئی نا اس لاسٹ ایئر وہ آئی تھی نا ادھر
اچھا
پھر میںنے کیا بولا تھا
جب نا مجھے وہ ہوا تھا تب توئی نا پھر ہاں ہاں ہاں وہ آئی تھی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لایا تھا اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ